ہیلو اللام علیکم عافی وعلیکم اللام ابھی اور سب خیریت سے جی سب خیریت سے ابھی کیسے مزہ آ جائے آپ یہ ہمارے تو م بڑھیا ہے آپ بتائیے آپ کے گھر میں سب کیا آپ کے شوہر کیسے ہیں بہت بڑھیا ج
اور اور کیا کیا چل رہا ہے آج کل آپ کا ہ
آپ بھی بس ہی سوچ رہے تھے کہ آج کل دیکھو کتنی نئی نئی طرح کے کوشل سیکھتے ہیں بچے ہم ہم بھی اپنے بچے کو بول رہے تھے کہ چھٹیاں ہو گئی ہیں تو تم بھی کچھ نیا یا کچھ سیکھو جو تمہارے آگے چ چل کر کام ہے
جی اپھی بالکل آج کل کوشل کی بہت ضرورت ہے یہ ہماری زندگی کی زندگی میں شکتی لاتا ہے جس سے ہم ہر کام بڑے آرام سے کر سکتے ہیں اور اچھی سی روزگاری کما سکتے ایی
بالکل کہا آپ نے دیکھو پڑھائی کے ساتھ ساتھ ہمیں تعلیم کے ساتھ ساتھ کوشل بھی ہمارے ہاتھ میں ہوتا ہے تو ہم کتنے اپنی زندگی میں سفل ہو جاتے ہیں
کا اپنے جان اور کوشل کو میل سفلتا کی کنجی ہے ایک ترااکی کوشل کوشل بنا گیان کے کچھ نہیں ہے اگر گان اگر ہمارے پاس تعلیم اچھی ہوگی تو ہم اچھے سے کوشل کو سنبھال سکتے ہیں اور ہر گھر بیٹھے بھی آپ کما سکتے ہو
بالکل ٹھیک تھا آپ نے آپ ہی دیکھو کئی لوگ تو اس کو پڑھائی کے ساتھ ساتھ کچھ نیا سیکھ کر دیکھو آپ کتنا اچھا کما رہے ہیں گھر بیٹھ کے بھی اور آن لائن کام بھی کر لیتے ہیں جس سے ان کو کتنے نی سفلتا مل رہی ہے
جی اب سے بالکل ٹھیک ہے آج کل گھر بیٹھے آن لائن کام تو اتنا چل رہا ہے کہ آپ کو باہر جانے کی کی بھی ضرورت نہیں ہے آپ اچھے سے اچھا ایک کام کے ساتھ آپ دو دو تین کام اسکل آپ سیکھ سکتے ہو
بالکل ٹھیک تھا آپ نے اور دیکھو ہم موبائک تو ہر گھر میں ہوتا ہے اگر ہم اسی سے سیکھ لے تو گھر بیٹھے بھی ہم سیکھ سکتے ہیں کوئی بھی اسکلس اور آج کل آج کل تو بچے چونک چھٹی بھی ہیں تو ہم بھی سوچ رہے تھے جا کے دیکھتے ہیں کسی سے اچھ گی پ ہے حج کل کون سی چز زیادہ ا جو ہم اپنے بچوں کو بھی سکھا دے تاکہ وہ بھی کچھ سیکھ سکیں اور وہ بھی اپنی زندگی بہتر چلا سک سکے
جیی آج کل تو چھٹیوں میں بچوں کو آرٹ سکھایا جاتا ہے بچوں کو جو بھی بانگڑا ڈانس جو بھی ہوتا ہے وہ سکھائے جاتے ہیں بہت طرح کی چیزیں ہوتی ہے جو سکھا آج کے اسکل میں بہت زیادہ کچھ جو معائنے رکھتی ہے ہماری
وہ تو ہے پ ہی دیکھو پھر بچہ باہر جاتا ہے چار لوگوں سے ملتا ہے تو کچھ نیا بھی سیکھتا ہے
جی مری بالکل کوشل وکاس ہمارے ویکتی اور سماج دونوں کے لیے ہی بہت اچھا ہے
بالکل ٹھیک کہا دیکھو اگر ہمیں اچھے سے ہم پڑھائے تعلیم بھی ہماری اچھی ہوتی ہے ہم اچھا کوشل بھی کر رہے ہوتے ہیں تو بچوں کو دیکھو ک نہ فائدہ ہوتا ہے
جی آبھی بالکل کرنی بھی آپ کو پتا ہے گھر بیٹھ کے کوئی نہ کوئی روز کوئی نہ کوئی اسکل کر رہی ہے اسی وجہ سے کہ ان کا روز اچھے سے وہ اچھا کما سکے
بالکل ٹھیک
آج کل کپ ک کپڑے سیکھ سلائی سیکھنا اور بھی کئی طرح کی چیزیں ہیں پھر جو آپ گھر بیٹھ کے کر کے آپ گھر بیٹھے ہی اتنا اچھا کما سکتے ہو
نہیں وہ تو ہے ہی ٹھیک آپ ہی آپ کی بات بالکل ٹھیک فرمایا آپ نے پتا کیا ہوتا ہے اب ایک لیڈیز ہوتی ہے دیکھو اس کو گھر بھی سبھان نہ ہوتا ہے وہ تو جب فری ہوگی تبھی کچھ سیکھے گی کئی بار تو ہوتا ہے کہ ہماری تو ہم نے تو اپنی امی جان سے بک روشیاب النا سیکھا تھا تو ہم تو وہی بنا لیتے ہیں گھر پہ اور دیکھو اس کا آن لائن بھی کتنا کا کام ہے
جی اھی آج کل تو بہت کام ہے یہ اس چیز کا تو لوگ اب باہر کی چیزیں کم پہننا پسند کرتے ہیں ان میں گرم ملتی ہے ہمیں زیادہ گرمی ملتی ہے تو ہم ہمارے جو آنے والا موسم جو چینج ہوتا ہے اس میں ہمیں بینیفٹ ستی اتمی
بالکل ٹھیک تھا آپ نے آپ ہی اور ویسے بھی دیکھو آپ باہر جا کر دیکھو بچے کتنا کتنا سیکھ رہے ہیں وہ ہمیں بھی لگتا ہے ہمیں بھی اپنے بچوں کو سکھانا چاہیے یہ سب چیزیں بچے سیکھیں گے تبھی تو زندگی میں کامیاب ہوں گے کچھ
سہ بال سی کاارڈ کوشل وہی سمپتی ہے جو جیون بھر ہمارے ساتھ رہے ا بھی تبھی ہم ہم آگے بڑھنے کی سوچتے ہیں تو پیچھے کا ہم نہیں دیکھتے ہمیں یہ ہے کہ آگے کیسے بڑھنا ہے ہمیں اور اپنے ب بوں کو اپنے اپنے خاندان کے لوگوں کو کیسے سکھانا ہے کیسے کہاں کون سی چیز کرنی چاہیے آپ گھر بیٹھے بہت آرام سے اس چیز کو کر سکتے ہو اور اگر باہر بھی جا رہے ہو تو کس طریقے سے آپ کما سکتے ہو
بالکل ٹھیک ٹھاک آج کل تو دیکھ تم بچے اتنا نیا اور جیسے ہم اچھی ان کو کوشل کوئی سکھاتے ہیں پڑھائی کے ساتھ ساتھ اگر ہم کوئی جاب کرتے ہیں تو اس میں بھی کتنا کام آتا ہے ہم لوگوں کو کے لیے کہیں نوکری کے لیے جاتے تو وہ یہ بھی پوچھتے ہیں کہ تم نے پڑھائی کے ساتھ تعلیم کے ساتھ ساتھ اور کیا کیا ہے تم اور کیا اچھا کر سکتے ہو تو بچہ بتاتا تو ہے ہم نے اتالم کے ساتھ ساتھ یہ بھیل کرا ہے اور یہ بھی سیکھا ہے وہ سیکھا ہے جو بھی بچے سیکھ ت ہے جن میں بھی ان کا انٹرسٹ ہوتا ہے وہ بچے کا کو ہمیں کروانا جی آج کل تو کمپیوٹر کا آپ دیکھ کوک نہ بوا
ہاں جی ٹھیک ہے آپ ہی اپنے بالکل بلکہ آج یہ ہمارے آتم وگاس اور ویکتو کو بھی نکھاتا ہے ہمارے اندر سے نک کھاتا ہے جب ہم اچھی تعلیم لے کر اچھا روزگار کر رہے ہیں ہر انسان کے بھیتر کوئی نہ کوئی ہنر چھپا ہوتا ہے ا بھی جس سے ہم محنت اور ان کیقچی سے کریا کریا کیا ہی جات ہے کہ اتنا اچھا ہم کریں گے اتنی اس کی سفلتا ہمیں آ کے کہ ہمیں خود چومے گی
بالکل ٹھیک ہے آپ فرمایا آپ نے آپ دیکھو آج کل تو لوگ اسکل سیکھ تو باہر جاتے ہیں اور باہر جا کر بھی دیکھو کتنا پیسہ کما رہے ہیں
بالکل صحیح ہے صحیح آپ بھی کیونکہ سمے کو سنبھال لو گے تو ہر چیز پراپت کر لو گے سمی کے ساتھ آپ ہر چیز کو کرنا سیکھ جاؤ گے
وہ تو ٹھیک کہ فرمایا آپ نے یہ سیکھتے ہیں ہم تو خود سوچ رہے تھے کہ ہم بھی کچھ نئی اسکل سیکھے تاکہ ہم بھی اپنی زندگی میں کامیاب ہوں
سی بات اھی کیونکہ آج کل سوشل میڈیا بہت چل رہا ہے آج کل بچے ٹی وی نہیں دیکھتے سوشل میڈیا دیکھتے ہیں آج کل نیٹ فلکس بہت کچھ چل رہی ہے جو ان میں سے ہمیں بہت چیزیں ملتی ہے سیکھنے کے لیے نیوز وغیرہ بھی آج کل سوشل میڈیا میں آ رہی ہے آج کل بندے آج کل نیوز پیپر نہیں پڑھتے سوشل میڈیا میں ہی سب کچھ نیوز مل رہی ہے آپ کو
بالکل ٹھیک ہے آپ نے آپ ہی اور ویسے بھی دیکھو آج کل کئی بچے جیسے پڑھائی میں وہ پڑھائی نہ ہوتی کر پائے تمہیں پتا ہی ہے تو بندہ وہی کوئی کچھ نیا اسکل کوشل سکھا دیتا ہے کہ وہ اس میں ہی ہنر ہو جاتا ہے اس کو
صحی بات ٹھیک ہے پ بالکل ٹھیک ہے کہ جو بچہ نہیں پڑا پڑتا تو وہ آگے جا کے سفل نہیں پراپت ہوتے ان کو ان کو ان چیزوں کے لی ہمیں بھی اوروں کو بھی ہمیں لوگ لوگ کو سکھانا چاہیے کہ پڑھائی مطلبی شکھا بہت ضروری ہے تعلیم کے ساتھ ہی آپ آگے اپنا گھر کیسے چلا سکتے ہو اگر تعلیم ملی ہوگی تو آپ گھر بھی اچھا چلا سکتے ہو آپ کی اچھ اچھی آپ انکم بنا سکتے ہو اور اپنا پورے پریوار کو ایک دوسرے کو سنبھال سکتے ہو
بالکل ٹھیک کا فرمایاپ ہم تو خود سوچ رہے تھے کہ دیکھو ہمارے محلے کے کی میں ایک لڑکا رہیا ہے اس نے اس نے بھی اتنا اچھا کمپیوٹر کا کورس کیا اور اس کی اتنی اچھی جاب لگ گئی اور آج اس کے ابو آئے تھے ہمارے مٹھائی لے کے کہہ رہے تھے کہ میرے بیٹے کی دیکھو کتنی اچھی اس نے کمپیوٹر کورس کرا تو اس کی وجہ سے جاب لگ گئی ہم نے کہ یہ تو بڑی اچھھی خوشی کی بات ہے ہمیں بھی بتا آپ کے بیٹے نے کہاں سے کہ ہے ہم بھی اپنے بیٹے کو سکھائیں گے تاکہ اس کی بھی اچھی جاب لگے دیکھو کہ کسی سے بات کرتے ہیں تبھی پتا لگتا ہے نا امی تو
ہاں جی ا جی اب بھی بالکل جی اچھی اسکل ہوگی ہمارے پاس تو ہم جو کو آگے کا وش دیکھ سک ہیں وہ اپنی ل لائف میں کیونکہ ان کے کوئی بھی آنے والا کوئی بھی کسٹ وہ بہت ایزی سے نپٹا سکتے ہیں اگر ان کے پاس ابھی یہ کچھ نہیں ہو تو وہ کیسے دیش میں رہ سکتے ہیںے کیسے اپنے ملک کو چلا سکتی ہے وہ وہی وہی رک جائیں گی اس لیے اپنے بچوں کو ہی نہیں ہر ایک بچے کو جو ہمیں ملتے ہے جو ہماری سہیلیوں کے یاروں کے ہوتے ہیں ان کو بھی یہی سکھانا چاہیے یہی بتانا چاہیے کہ ہمارے لیے کوشل کیوں ضروری ہے ہے تو کس اسکل کون کس اسکل پہ آ کے یہ ہمیں ملتی ہے کس سے مطلب تعلیم اچھی ملے دیں گے تو تبھی ہمارا کوشن اچھا ہوگا جی ا میرے کو بھی بہت اچھا لگا جی جی جی اب بھی مجھے بھی ب بہت اچھا لگا آپ سے بات کر کے پھر ملاقات کرتی ہے اللہ حافظ